اسلام والے
وعلیکم السلام اور کیسے ہو آپ
جی ہمارے یہاں سب خیریت آپ بتائے آپ کیا یہ سب خیریت کیا کر رہے تھے اور آپ
بس کچن میں ہی تھوڑا بہت کام کرے تھے
جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کچن کا کام پورے دن کر
صحیح کہہ رہے
جی جی بس وہی نا پورا دن لگے رہے ہیں کچن میں آپ تبھی آپ کا کام نہیں د گا اور اوپر سے گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے ہم کیا بتائیں آپ کو اتنی گرمی ہو رہی ہے ہمارے سائڈ بھی کہ مطلب رسوئی میں جانے کا تو من ہی نہیں کرتا بالکل بھی
صحیح کہہ رہے ہو اور کچن کا کام تو صبح سے شروع ہوتا ہے رات تک کرتے ہی رہو
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ یہی نا صبح سے لگے رہو اور رات تک کرتے رہو اور اوپر سے گرمی اتنی زیادہ ہوتی دوپہری میں تو من بھی من بھی نہیں کرتا کہ ہم کچن میں چلی جائیں یا کوئی کام کر لیں بالکل بھی نہیں
صحیح فرما رہے ہو آپ کی کال آئی ہے تو میں نے کہ تھوڑا پنکھے میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں
اہا ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ہم پورا دن کام کرتے رہیں گے نا گھر کام یا کچن کام کوئی سا بھی کاموں کاب نپٹے گا ہی نہیں ہے آپ کا اور خاص کر تو ہاؤس وائفوں کا یہی ہوتا ہے کہ پورے دن کچن میں لگے ہی رہو
ارے جب نکلے جبھی بچوں کی فرمائیش شرو ہو جات تی اب یہ بنا لو کیک یہ کر لو پھر ہمیں بھی لگتا ہے کچھ بنا لیں
ہاں وہ تو ہے دیکھیے بچوں کے لیے کرنا پڑتا نہیں کہ وہ باہر جا کائیں گے پھر باہر کا گندا کوڑا کبڑا جو انہیں ملے گا وہی کا لیں گے پھر سےچے تو گھر میں کھا لے تو وہ زیادہ بہتر ہے
صحیح فرمانے میں آج کل باہر کے کھانا اچھا بھی نہیں آ رہا
بالکل بالکل صحیح فرما رہیں ہم باہر کا کانا اتنا گندا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو جیسے ہمارے پہلے ہم جام رہتے تھے نا تو وہاں پہ سموسے جو بناتے نا وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے تو ہم نے ایکطلب تھا ہم وہ آٹا وغیرہ ہم سموسے بڑے شوق سے کھاتے تھے ان کی مطلب پسند پسندب سموسے تو ہم لوگ شوق سے کھاتے تھے لیکن ایک دن نا ہم نے ان کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھ لیا وہ اپنے پیروں سے آٹا گوند رہے تھے
او
تو ہمارا اتنا من خراب ہوا اس چیز کو لے کے تو پھر ہم تب سے ہم نے سموسے کھانے ہی چھوڑ دیے
بتاؤ اور سموسے کا بھی گول گپے کا تو مانتے ہیں ٹائٹ ہوتا ہے سمج سے کا تو اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا کہ پیروں سے م لو
پیروں سے ملنا پڑے دیکھیے بھ نااتھ سے بہت محنت لگتی ہے ان کی وہ پہلوں سے ہی گھومنے لگ جاتے ہیں اتنا من خراب ہوا تب سے ہمار تب سے ہم نے سموسے کھانے بند ہی کر دیے جب بھی ہم کھاتے ہیں ہم گھر بھی بنا لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں
ہاں سموسے تو گھر پہ بھی اچھے بن جاتے ہیں بس یہ تھوڑا سوچتے ہیں کہ سموسے جب فرائی کرنے پڑتے ہے اس میں آئل زیادہ ڈالنا پڑتا ہے
ا ہاں اور آئل زیادہ سب میں یہ ہوتا ہے کہ محنت زیادہ لگتی ہے جو بندہ ہاں یوز نہیں ہوتا اور پھر جو بندہ بناتا ہے وہ بچارا بناتا ہی رہ جاتا ہے
بس
یا تو اب تو وہ دیککھاؤگا نا آ نے وہ آگیا ہے ایئر فرائر تو آپ اس میں بنا آئل کے آپ سموسے وغیرہ ڈال سکتے ہو مطلب اس میں ڈالو اور اپنے آپ وہ فرائی ہو کے باہر جے ہیں مطب وہ ایکچولی فرائی مطلب سکھ جے ہیں مطلب فرائی نہیں ہوتے وہ تو وہ بہت اچھا آپشن ہے
ہاں ارے آج کل تو اتنی شارٹس ویڈیو آ رہی ہیں جس میں کہ آپ نیا نیا کھانا سیکھ سکتے ہو
بالکل صحیح فرمارہے آپ اتنا تو سوشل میڈیا کا اب اتنا یوز ہو گیا ہے آج کے ٹائم پہ کہ ہر بندہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے سوشل میڈیا بنانی ہر چیز جو آپ کو نہیں آتی ہے وہ بھی دیک کے بنا سکتے ہو آپ سوشل میڈیا سے
میں تو چھوٹی موٹی وڈیوز دیکھی کافی کھانا سیکھ گئی وہ مطلب ہلکا فھلکا کم چکنائی کا
ہاں بالکل صحیح فرما آ رہی آپ ہم بھی ایسی کرتے ہیں میں بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں پکوڑی وغیرہ تلنی وہ تیل بہت لگتا پکوڑ وغیرہ تو اسے میں وہیز بہت ک ہی بناتی ہوں تو تیل زیادہ لگتا ہے لیکن انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ایسیے ہی جیسے آپ مان لو جیسے ٹکی ہوتی ہے ہم اس کو تلتے ہیں تو ہم تل کے نہیں اس کو فرائی کر سکتے ہیں صرف مطلب ایک توے پہ ڈالا اور ایک چمچ ہم نے آئل ڈالا ہم نے اس کو فرائی کر لیا تو دیکھیے اس میں آئل کم لگا
صحیح کہہ رہے اور پتا ہے اب تو بریڈ کی اتنی ڈشز آ رہی ہے کہ آلو بریڈ بنا کے بہت کم فرائی فرائی کرنے کے بجائے ہلکا سا توی پہ ٹکن لگاؤ اور بنا لو
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ یہی تو ہم آپ سے فرماے ہیں کہ آج ٹائم پہ جو ہے اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے آپ کو سہلیت مل گئی ہے اور ایک چیز تو دیکھیے نا بازار میں ٹیکنالوجی بھی اتنی اچھی آ گی ہم نے بتایا نا آپ کو کہ ایئر فرائر گیا ہے تو آپ اس میں بنا کس چیز کے ڈالیں اس کو فرائی بنا سکتے ہو نہ تیل کا یوز کرنا کسی چیز کا یوز نہیں کرنا اور اس میں اتنے کرنچی بنتے ہیں اتنے اچھے بن ہیں تو ہم نے کبھی ٹرائی کرا ہے اس میں سچ بھی بہت اچھے بنتے ہیں
پیسے بچتے ہو اور نئے نئے طریقے آگے بنانے کے دیکھو آپ ڈھوکلا ہی دیکھ لو بنا چکھنا کے اچھا پہلے بیسن کا آتا تھا میرے کو پراپر چاول اب چاول کا کتنا پیارا ڈھوکلا بتایا جا رہا ہے دو تین طرح سے بتایا جا رہا ہے
اچھا ہم نے صرف بیسن والا ہی کھایا ہے وہی مطلب مجھے اتنا اچھا نہیں لگا مطلب کا ٹیسٹ سے اتنا اچھا نہیں لگا مجھے ہم نے وہ بھی کم ہی بناتے ہیں پھر ہم وہ بھی
نہیں آج ہی میں نے چاول کا ڈھوکلا دیکھا تھا میں ہی چاول کچھ بناؤں تو میں نے کیا فون پہ دیکھ ڈھوکلا دیکھا اچھا تھا دیکھتی ہوں کل بنا کے اچھا بنتا ہے نہیں بنتا
ہاں بنا کے آپ بتانا مجھے کیسا بنا ہے پھر میں بھی ٹرائی کروں گی اچھا بنے گا تو
ہاں میں یہ پہلے تھوڑا سا بنا کے دیکھتی ہوں بگڑتا ہے تو کوئی نہیں گھر میں ہی تو رہے گا
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ ہم نے ابھی نا میں نے بھی جیسے کل ریسیپی دیکھی تھی ایک ا وہ ہوتا ہے نہ آٹا اس کے موموز بنائے تھے اس لیڈی نے تو میں نے کہا آٹا کے موموز کیسے بنتے ہو گے مطلب سواد تو چلو میدے والے اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بنیں گے یا نہیں بنیں گے تو میں نے بنا کے دیکھے انشاء اللہ وہ اتنے ہی سواد بنے کیا بتائے ہم آپ کو بہت سواد بنے وہ
ہاں اور پتہ ہے اندر سے بھی فیلنگ آتی ہے کہ ارے ہم نے یہ کر لیا
ہاں اور وہ بھی آٹے کیا آپ دیکھے پہلی بار تو اس میں میدا نہیں ہے تو وہ ہیلدی ہے دوسری بات ہم نے اس میں کیا کرا ہم نے اسٹفنگ جو بنائی نا وہ بنا دیا ہم نا سویابین کا چورا ہوتا ہے نا اس کی تو وہ اس میں پروٹین کافی زدہ تھا تو ہم نے تین موموز بنایا آپ مانیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا تھا ہم نے رات کو کھانا نہیں کھایا پھر شام کو ہم موموز کھائے تھے اور سو گئے ہاں وہی نا ہمیں تو بس آٹا گھندنا تھا روٹی بنانے کے لیے روٹی سیک نے کے لیے ہم نے اس سے مید موموز بنا لیے تھے اور بہت اچھے بنگے ہمیں پتا بھی نہیں اتنے اچھے بنجاتے آٹے کے تو ہم آٹے کی بناتے ہمیشہ میدہ ہم یوز ہی نہ کریں پھر
آپ کو کیسے پسند ہے اسٹیم کی فرائی
اسٹیم اسٹیم فرائی کر کے نا اس میں آئل لگ جاتا ہے پھر وہ آئل کے حساب سے نا پھر وہ ہیلدی نہیں رہتے تو میں اسٹیم زیادہ کھاتی ہوں تو میں اسٹیم ہی کرتی ہوں میں نےاٹے والے بھی اسٹیم ہی کیے تھے اتنے اچھے اسٹیم ہو گئے آپ مانیں گے اتنے مطلب میدے جے سے لگ رہے تھے اس سے بھی زیادہ اچھے لگ رہ تھے پہلی بات تو وہ ہیلدی بن گئے بہت زیادہ اس میں اپنے اسٹیم دھو ہم نے تلا نہیں اس کو تو وہ تلب تو وہ ہیلدی رہے پھر پروٹین اس میں ایڈ کر تو وہ اور ہیلدی ہو گیا پھر آٹا تھا تو وہ وہ تو ہے ہی ہیلدی
ہاں اور اس کے ساتھ چٹنی بنا لو اپنی ا بازار کی آتی ہے اتنی تیکھی آتی ہے کھائی نہیں جاتی ہے گھر پے بنا لو
گھر میں اچھی بنتی ہے ہم گھر میں بناتے ٹماٹر وغیرہ کو تھوڑا کاٹ کے اس کو ابال کے نا اس کے چھلکے نکال دو پھر آپ بہت ٹیسٹی بنتی چٹنی وہ والی
ہاں سی پھروارے ہو پتہ ہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کو بھی پوشٹک چیز مل جاتی ہے اور ہماریے کو کچھ اچھا بنانے کا من کرتا ہے
ہاں ہاں میں تو بچ چوں کو بھی یہی بنا کے دیا ا ان کو پتہ چلا کہ آٹے کے ہیں میدے کے ہیں انہوں نے کھالئے اب ان کو تو ہیلدی گیا نا و پیٹ میں اب بھاگ کے کتنا انہلدی ہوتے صفائی بھی نہیں رکھتے وہ اتنا گندگی میں کھانا بناتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کی وہ واش روم جا کے اپنے ہاتھ دھوتے بھی یا نہیں دھوتے
اور وہی تو پتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے ایس پسینہ پہنچ لے تو اور ایسے لگ جاتے ہیں بنے پتا دیکھ کے بھی وہ آتا ہے اندر سے وہ اتا ہے کے کیا کھا لیا
بالکل اور پتہ ہے ایک چیز اور کیا ہوتی ہے جیسے مانیں گے آپ جیسے اسکے پاس ایک کپڑا ہوگا اس سے وہ سارے ٹیبل صاف کر رہے ہوں گے اس سے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوں گے اس سے وہ برتن اٹھا رہے ہے اس سے ہی وہ اپنا سارا کام کر رہے ہیں
وہی بزنس ہے بزنس پے آدمی اتنے کہاں سے اکٹھے کرے گا اسے تو فٹا فٹ کرنا ہوتا ہے
ہاں وہی تو آپ سے فرما رہے ہیں نا کیونکی ہائیجین تو ہے ہی نہیں ہم نے گھر پے بنائی دیھی گھر نے کتنی صاف صفائی سے بنائی ہم نے اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں تھی اوپر سے وہ ہیلدی بھی تھے بچوں نے پیٹ بھر کے کھا لیے
اور دوسرا ہمے یے پتہ رہتا ہے ہمارے بچہ سے کیا کھارہا ہے
کیا کھا رہا ہے بالکل دیکے بھار کا اتنا گندا ہے کھاتے ہیں پھر بیمار پڑ جاتے ہیں دیکے بیمار پڑیں گے پیسہ بھی ہمیں لگانا پڑے گا پریشان بھی ہم ہی ہوں گے پھر بچوں کے لیے اب ان کا کیا دیک کیا سبزی والے یا یے سب فاسٹ فوڈ والے ان کا کام کیا ہے بنایا اور بیچ دیا ان کو مطلب نہیں ہے کہ صحیح بک رہا ہے یا بے کار بک رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو
ہاں نہیں کہتے ہیں کہ فون سے بہت نقصان ہے میں کہی میرے لیے تو کچھ فائدے ہوئے ہیں فون سے میں کافی اچھا سیکھ گیئی کوکنگ وغیرہ
وہی نا دیکھیے بنانا اب دیکے کسی کسی کے لیے فائدہ بھی بہتتا ہے کسی کسی نقصان بھی بہتتا ہے مانیں گے چھوٹے بچے اتنا فون یوز ڈیڑھ سال کا بچ ہو ہے دو سال کا بچہ ہو فون دیکھ تا ہے فون میں کارٹون لگا کے دیکتا ہے وہ
ہاں اور پتہ ہے آج کل یے اسکول میں بھی یے لگ رہی ہیں ایل ای ڈی وغیرہ تو اس میں بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فون پے سرچ کر کے نکالو اس سے اور بچے کو پیرنٹس کو بھی لگتا ہے چلو فون پے دیکتے ہیں وہی بچے کو عادت پڑ جاتی ہے
بالکل صح فرما ہے وہی تو ہم فرمان دے گے نا بچوں کو بھی ہم فون دیں گے تو وہ ہمارے اچھا ہے لیکن دیکھیے اس کو عادت پڑ جائے گی بڑا ہوگا چشمہ لگ جائے گا اس کو تو اس کی آئیسائڈ ویک ہو جائے گی اب بچے تو بچے آج کل بڑے بھی جو دیکھے ہو آپ نے وہی بہت فون یوز کرتے ہیں
ہاں اب یے ہے نا کی دیکو عادت ایسی ہی پڑ جاتی ہے پھر ایسا لگتا ہے کھانا بھی ہم فون دیکھ کے کھائیں
جی جی آپ بالکل صحی فرمار رہی ہیں ہم بتاتی ہوں نا ایک بار ہم جیسے پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہے وہ بچہ بنا فون کے اس نے کھانا نہیں کھانا روتا رہے گا روت اب تو ممی اس کو فون لا کے نہیں د گی فون میں اچھا کارٹون لگا کے نہیں دیں گے من پس سند کا اس کو سامنے رکھیں گی نہیں تب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس کے ہاتھ میں فون ہوگا اور اس کو ممی سے کھانا کھلا رہی ہوں گی تب وہ بندہ کھانا کھائے گا وہ فون بند کر دو آپ اس نے کھا نہیں کھانا
دیکھو کیسی عادت پڑ گی بتاؤ
اتنا برا حال ہے بالکل آپ صحیح فرما رہے اتنا برا حال ہے بچوں کا آج کل کے ٹائم پے فون ہو فاسٹ فوڈ ہو ان لوگ کو ایسی عادت پڑ گئی ہے ان چیجوں کی کی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے
اور ایک اور بات ہے اگر میتھ ہو میتھ ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم جتنا سرچ کریں اتنا اچھا ہے پر آج کل بچے کیا کرتے کوئی بھی ہارڈ سوال ہوتا ہے فون پے دیکتے ہیں ترنت کر لیتے ہیں اس سے ان کا گروتھ نہیں ہو پاتی ایجوکیشن نہیں ہوتی انہیں یے نہیں پتا ہوتا کی ہل کسے ہوا
بالکل صحیح فرمای ہے اب جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے جو اسکول والے ماسٹر ہوتے تھے وہ ہم سے بول تے ہمے سوال سولو کرنا ہے نا اس کا رف کام بھی کرو یہاں پے پے مجھے دیکھا تم نے کیسے کام کیا اس پے تو ہم ایک سائڈ میں رف کام کر دے مطلب ہم نے گنا کر تو کیسے گنا کری کیسے وہ کرا تو ہم سب سائڈ میں کرتے تھے چیک کرتے ہیں تو پتا لگا کہ بچے نے ایسے کر کے یے سوال نکال لیکن اب ایک فوٹو کھینچیں گے سرچ کریں گے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا یا فیر ہمارا گوگل ہوگا ایک فوٹو کھینچی سرچ کیا اور بول دیں گے یے سوال کیسے ہوگا اس کا پورا آنسر آجاتا ہے وہ سالو کیسے ہوا یہ بھی آ جاتا ہے
ہاں اب پتا ہے پہلے ٹیچر ایکسرسائز میں دو سوال سمجھاتے تھے باقی فل ایکسرسائز بچوں کو کرنی تھی اور اب تو ہر سوال کو بتادو تب بھی بچے کے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے
سمجھ میں نہیں آتا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جب سے ان لوگوں کو فون لگایا تھا تب سے ان لوگوں کو نا اس کا مس یوز زیادہ پتا لگ گیا تھا کی فون کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا یوز دیکھو اب بچے پڑے لے ہم بولیں گے اگر آپ کام کر رہے ہو کچھ سے سیکھ رہے ہو یے اچھا ہے آپ کو سوال سمج میں نہیں آیا آپ نے دو بار دیکا فون پے اچھا ہے لیکن سارے سوال آپ فون سے کر رہے ہو نا تو یے بہت غلط بات ہے کیونکی آپ آپ سیکھ ہی نہیں پا رہے ہو کل کو آپ کو ایگزام ہوگا آپ کیسے کرو گے فون تھوڑی ملے گا آپ کو لے کے جا کے لیے ساتھ میں اسکول وہاں تو خود ہی کرنا ہے نا آپ کو دیکھیے نا بچوں کو اب کیا بولا جائے بچوں نے فاسٹ فوڈ ہو گیا فون ہو گیا ان لوگ کا نا مس یوز بنا لیا ہے فاسٹ فوڈ میں چاؤمین دیکھیں گے آپ بچے کتنا چاؤمین کاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اور بچ بچوں کا پتا کیا حال ہے جب ممی دال بنا لیں گی کچھ بنا لیں گیا بولیں گے ہم نے دال وال نہیں کھانی دس روپے دس وال بتاؤ دس والی میگی لے آئیں گے بازار سے اس سے روٹی کھا لیں گے ہم
صحیح فرما رہے ہیں اور بچوں کو آج کل باہر کی چیجے ایسے لگتی ہے کتنے فائدے مند ہے لیکن نقصان دیتی ہے وہ اندر سے